ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام
وعلیکم السلام آ پ ٹھیک ہیں
شکر اللہ کا اپ سنائیں آ پ ٹھیک ہو
شکرشکر الحمدللہ شکر الحمدللہ اپ کے گھر میں سب ٹھیک ہیں
شکر اللہ کا سب ٹھیک
اور سنائیں کیا کر رہے ہو
اوپرسے بھی گھر کا سارا کام کرنا آج سنڈے ہے سب سوئے ہوئے تھی لیٹ اوٹ
ہاں سیم بات ہی ہے ہمارے گھر میں بھی سب بچے وچے سوئے ہیں ابھی ہم ہم بھی لیٹ سے اٹھے ٹانگ میں درد تھا تو اسی وجہ سے لیٹ سے اٹھے
ٹانگوں میں درد تھا گھومنے گئے تھے کہیں
ہاں
ٹانگوں میں درد کیوں ہیں گھومنے گئے تھے کل کہیں
ہیون گھومنے جائیں گے چلا ہی نہیں جاتا تو کیا گھومنے جائیں گے
اچھا میں سمجھی گھومنے مت گئی تھکاوٹ کی وجہ سے
جی نہیں جی نہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ٹانگوں کو چلا ہی نہیں جاتا
یہ کیلشیم کی کمی ہوتی ہے وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے
ہاں وہی لگتا ہے اب کیا کریں
اور سنائیں آج سبزی کیا بنانے کا ارادہ ہے
ابھی لائی ہی نہیں ابھی پتہ سوچا ہی نہیں ہے کیا پکائیں گے یہی ہو مسئلہ ہوتا ہے روز مرہ کا اج کیا پکائے اج کیا پکائے یہ روزمرہ کا مسئلہ ہوتا ہے
ہاں یہ یہ مسئلہ نہیں یہ پریشانی ہے میرے حس خیال سے یہ بڑی پریشانی ہے
پتہ ہے نا اب کیا لائے اب بچے کیا کھائیں گے انسان دیکھتے ہیں نا بچوں کا ہی ٹیسٹ خود کا ٹیسٹ کہاں دیکھا ہے انسان بچے کیا کھائیں گے وہی لانا پڑتا ہے
اس حساب سے پکانا پڑتا ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے موسم کیسا ہے آج
موسم مجھے لگتا ہے اج تھوڑی سی ٹھنڈی ہے بارش اگر پڑ جاتی تو مزہ آتا
ہ دو چار دن اگر بارش پڑ جاتی تو گرمی کم ہو جائے گی
بارش اگر پڑ جاتی تو مزہ ہی اتا گاؤں میں بھی مزہ اتا ہے پھر
اب وہ بہت ہے پھر اپ کا نام کیا ہے اپ نے
اس نے اپ نے اپنا نام ہی نہیں بولا اپ اپنا نام بولے اپ کا نام کیا ہے
میرا نام سکینہ ہے اپ کا نام کیا ہے
میرا نام شوا ہے
آج آج سنڈے ہے کہیں گھومنے کا ارادہ ہے
نہیں سوچا نہیں ہے بھی تو پتہ نہیں مشورہ اگر آ جائے گا ویسے تو میں نے میں مجھے اچھا نہیں لگتا ہے تو پھر بھی اگر مشورہ ہو آئے گا تو گڈیا بول رہی تھی میری بیٹ جی ہے نا وہی بول رہ تھی آج جاتی کہیں گھومنے کے لیے
ہاں تو اس لے جاؤ اس کو آپ خود بھی گو اور وہ بھی خوش ہو جائے گی
دیکھیں گے
اس میں دیکھنا کیا ہے پلان بناؤ اور اٹھو اور جاؤ
ہ بہت بہت بھی سچ ہے پلان بنانا ہے تو اٹنا ہے اور جانا ہے
بس کو سوچنا کیا ہے پلان بنایا تیاری کی اور نکل پڑے ا ال الگ ہی ج ا بھی جے گا الہ اسباب پیدا کرنے والا ہے
ہاں انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ
وہ بھیجے گا وہ رحمن الرحیم ہیں
انشاءاللہ انشاء اللہ
ابتائے مجھ کو آوش ہمت ہی نہیں ہے اللہ کی قسم کچھ بھی میرے گہا کے ا سارا کام ایسے ہی پڑا ہے ابھی پور کام
سمجھ نہیں آتا ہے صبح کچھ نہیں ہوتا ہے سمجھ ہی نہیں آتا ہے صبح کا وقت کیسے نکلے گا
جوڑوں میں درد ہے ہاتھ کے ٹکنوں میں درد ہے
یہ کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے
ادھر گردن کے پیچھے درد ہے آج اللہ کی قسم پورے جسم میں ایسا لگ رہا ہے جیسے میری پٹائی ہوئی ہے پورا جسم دکھ رہا ہے میں اٹھی میں سحری اٹھی نماز پڑھ کے پھر سوئی اتنا درد تھا مجھے
پتا نہیں صبح صبح اٹھا ہی نہیں جاتا ہے
ہاں بالکل بھی صبح اٹھا ہی نہیں جاتا صبح اٹھا ہی نہیں جاتا
ہ
سارا جسم دکھ رہا ہوتا ہے کچھ نہیں ایس سے ہی بیٹھی ہوں بچو کو بول رہی ہوں چلو جلدی جلدی ناشتہ کرو تو پھر گھر کا کام ختم کرے ابھی کھانا بھی بنانا ہے سبزی بھی بنانی ہے
تے ہیں جلدی سے بچے اور اس ٹائم چھٹیاں ہیں بچوں کو تو اس لئے ہم زیادہ ہی نہیں مانتے ہیں ورنہ میں نے صبح کام کیا ہوتا ہے صبح ہی جب بچے نکلتے ہیں اسکول کے لیے تو کام انسان کرتا ہے اس وقت چھٹی ہے بچوں کی بچوں کو گرمیوں کی
ہاں تب وہ اسکول جانے کے لیئے تو سویرے اٹھنا پڑتا ہے
جی کام بھی جلدی ہوتا ہے نا فنش
ہاں کام بھی جلدی جلدی پھر ختم ہوتا ہے
ہاں اس ٹائم تو چھٹیاں ہے گھر میں بچے بھی ہیں وہ اس مانتے ہی نہیں ہے اٹھنا
ان کو کیا ہے یہ اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں یہ کہاں سمجھتے ہیں دوسروں کو
ہاں بچے ہے کیا کرنہ
ساڑھے گیارہ ہو رہے ہیں اور ابھی یہ چائے ناشتے کے ساتھ ہی ہیں
ھممم
یہ ناشتے کا ہی سوچ رہے ہیں ساڑھے گیارہ ہو گئے
ہاں جی ساڑھے گیارہ ہوگئے اور آج کا کیا پلان ہیں آج تو سنڈے ہیں
ارے ہمارا سنڈے منڈے سب سیم ہے جیسا منڈے ہے ویسا ہی ہمارے لیئے سنڈے بھی ہے سیم کوئی فرق نہیں ہے خالی تاریخ بدلتی ہے دن ہمارے لیے ویسیے کہ ویسی ہی ہے جیسا سنڈے ویسا منڈے ویسا فرائیڈے ویسے تھرس دے
ہاں
میرے لیے کوئی فرق نہیں ہے سنڈے اور منڈے میں میرے روزمرہ کے کام وہی ہے
کی مت جاتے ہو بہنوں
او میں نہیں جاتی کہاں جاتی مجھکو ٹائم ہی نہیں ہے مجھکو اچھا بھی بالکل بھی نہیں لگتا کہیں جانا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہیں جانا اگر لگتا ہے اچھا جانا تو جاتی
ہاں وہ بات ہی ہے وہ بات
کے پاس جاتی چلو کچھ لاتے نہیں تو ونڈو شاپنگ ہی کرتی لیکن مجھے ان کا اپنی نصیب ان کی اپنی قسمت ہم کیا کہہ سکتے ہیں
ہاں ہاں وہ بہت
کچھ کی عادت کچھ کی عادت ہوتی ہے
جی جی جی ہمارے یہاں نیبر ہیں دو چار گھر وہ صبح نکلتے ہیں پتہ نہیں دن بھر دو پانچ بار آٹھ بار نک نکلتے ہیں آٹو میں چڑھتے ہیں سب مجھ نہیں پتا ہے کہاں جاتے ہیں لیکن ہمارے گھر کا یہ ماحول نہیں ہے ہم نہیں نکلتے ہیں جب کام ہوتا ہے کبھی کا بار اس ٹائم نکلتے ہیں ایسے تو تو نہیں نکلتے ہیں لیکن وہ پانچ چھ عورتیں
ارے روز روز کیا کرنے نکلیے گی ایک عورت ہاں ورکنگ لیڈی ہوگی تو اس کو نکلنا ہے اس کو نکلنا ہے جو ورکنگ نہیں ہوگی ہاؤس وائف ہوگی وہ بار بار نکلے گی کچھ کو عادت ہوتی ہے گھومنے کی بازاروں میں گھومنے کی یا درگاہوں پہ جانے کی
جی جی جی جاتے ہیں نا زیارتوں پہ جاتے ہیں نا بہت ساری عورتیں یہاں سے ہمارے یہاں سے تو بہت عورتیں جاتی ہیں آا درگاہ جاتی ہے سلطان سل جاتی ہے دوسرے دوسرے استھانوں پہ جاتے ہیں اور کبھی کا بار پکنک جاتے ہیں گرمیوں کا موسم ہے نا اس ٹائم جاتے ہیں یہاں بہت سارے پکنک لیکن میں کبھی نہیں گئی ہوں
آپ کو بھی جانا تھا نا ان کے ساتھ اگر وہ آپ کے پڑوسی ہیں
پتا ہے میں ایک بار گئی ہوں تو بس میں نہیں جاتی ہوں میں نہیں جاتی ہوں مجھے اچھا بھی نہیں لگتا ہے مجھے الٹیاں بھی آتی ہیں اچھا بھی نہیں لگتا ہے
اں وہ بات ہے یہ اپنے آپ ہی پسند ہے اس میں کوئی کسی پہ فورس نہیں کر سکتا آپ ا ایسا کرو آپ ایسا کرو آپ کو ایسا کرنا ہے یہ اپنی
اگر ہم پیسے نکلتے تھے پرسوں بھی بولا پچھلے سال بھی بولا پیسے نکلتے سب تو گھومنے جاتے پھر پچھلے سال وہ گئی تھی تو میں نے بولا نہیں میں نہیں جاؤں گی ان کو تھے آدمی بھی ساتھ ہے میں نے بولا اگر نزدیک جاتی آدمی نہیں ساتھ ہوتی تو میں آتی مجھے اچھا نہیں لگتا ہے اور کے ساتھ جانا پھر میرے ہسبینڈ نے بولا جاو میں نے بولا نہیں میں نہیں گ مجھے نہیں اچھا لگتا ہے سسرال والے بھی گئے تو میں نے ان کو بھی نہیں ما مانا میرے مائ کے والے بھی گئے تو میرے بھائی کی شادی تھی میں نے ان کو بھی بولا مجھے نہیں جانا ہے میرے سسرال والے دو بار گئے میں تب بھی نہیں گئی مجھے نہیں اچھا لگتا ہے
ہاں مطلب جانا تھا کبھی کبھار انجوائے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے
اچھا نہیں لگتا ہے
ہاں اس پہ ہی بات ہے اچھا نہیں جب اچھا لگے گا تو انسان جائے گا جب اچھا نہیں لگے گا تو کہاں جائے گا
جی جی
ایسا ہوا اور سنائیں اب کام شروع کیا ختم کرنے کے لے کہ اب بھائی ایسے ہی بیٹھے ہیں
نہیں ابھی نہیں کام کیا ابھی بچوں کو اٹھا رہی تھی آپ اٹھے کچھ کھاائے تو پھر انسان کام کرے بستر بھی ابھی ان کے روموں میں بستر بھی ایسے ہی ہیں ابھی ابھی ٹھیک نہیں کیا کچن کا کام بھی ایسے ہی انہوں نے کچھ نہیں کھایا
چلیے بیٹھیے خدا حافظ مجھے شاید بلا رہے ہیں بیٹھیے اللہ حافظ
اشاء اللہ حافظ